ہلو ہلو ہلو
اسلا اسلام علیکم
اور سب ٹھیک ہے
ہوں
جی کیسی ہو
ہاں بڑیایں
جی تو باجی ہم آپ سے بات کرنا چاہیں کہ لجت تام اور شر بدن یعنی کہ متوازن غذا اور نظامی انتظام کا فلسفہ فرمائیے اس کے بارے میں کچھ
آج ہم اپنی جاپان کی فصاحت اور بلا بلاگت کے ساتھ ایک ہے ایک ایسے معتبر اور تا حتیاتی اردو کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے جسمانی ڈھانچے کو استعمال استہ کام دیتا ہے بلکہ ہماری ہماری بوا ہماری اقل پر اور ہماری ذہنی ذہنی فحقیت کی ربت کو بھی بخوبی برقرار رکھتا ہے آج اس محفل میں لکچوں کی جرہ روشن روسن کرنے کے لیے آپ کا تہ دل سے
جی جی بولئے بالکل بہت خوب فرمایا آپ نے جیسے کہ جس کی کہیں کہہ آج ہماری اس کا محبور ایک ایسا نہیں ہےکی کلبی آتی ہے اور رات میں موج بھی ہے کہ جس کے بنا کشمکشی زندگی میں انسانی وجود کی وفا کا تشور ہی ماحول ہے اور آج ہماری اس قدر تفصلی بہت خان پان یعنی متواجن غذا کی حقیقی اہمیت اور انسانی بدن یا اس کے عجید اقائدہ اثرات اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جی جی اگر ہم ذرا غور اور فکر کریں تو آگے اس کے افرا تفریح اندھی اندھی دوڑ مصروفیت اور جدی کھان پان کو میں
آواز کم آ رہی ہے آپ کی
اچھا آواز کم آ رہی ہے
جی جی اب صحیح ہے اب بولیے
پرس پرس اور دور میں انسان نے کان پان اور مہیج ایک بھی اثر رسم یا پھر لجت یہ دہن کا ایک ادنا سا ذریعہ بنا لیا ہے تو بھی اس حقیقت کو سراسر پراموش چک ت ہیں کہ یہ ہے جو ہمارا ہمارا جسم یہ ہے پروارہ دیگار کی دی ہوئی ایک نہایت عجیب ہے اور محقت امانت ہے گزا مہیج پیٹ بھرنی کا بےجان سامان نہیں بلکہ اس ربانی مشینری کو روا دوا رکھنے کا واحد ادھن ہے آج کا انسان جگہ کے اصول میں اپنی صحت یہ قابلہ کا خون کر رہا ہے اس المکان صورت ہی حال پر پر آپ کی آپ کے دانس مند دانہ خیالات کیا کہتے ہیں
جی جی وہی وح جی کیاہے واقعے بات کی آپ نے کہ حقیقت پسند اور بے کاد سام متوجہ دی اپنے دل دہل جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ آج دستوان سجے ہیں تو مگر ان شفا کے بجائے امراض پروسی جا رہی ہیں جیسے حکیمو تمیموں اور فلاں شفا نے صدیوں پہلے یہ سنہری اصول فرمایا تھا کہ انسان ویشا ہی بن تا ہے جیسا و خوراک لیتا ہے یعنی ہماری نفسیت تو منگ گے ہماری جسمانی تنوائی اور ہمارے خون کی ربوانی اور ہمارے ذہنی سالیتیں یعنی ان تمام چیزوں کا مق مکمل دامودار اس بات پر ہے کہ ہمارے حلقے سے نیچے کس قسم کا نوالا اتار رہا ہے جب ہم ہم آلودہ کشیفی اور شکرین اور بازاری کی آشیا کو اپنی ش ہم کام مشکن بناتے ہیں تو ہمارا پورا وجود بیماریوں کا ایشا گڑھ بن جاتا ہے کہ جس کاتے پاتا تو لج سے ہو جاتا ہے مگر اس نے عام حکالت پر ہوتا ہے آئیے ہمارے عالی قدر شائمن کی قسمت خدمت میں اشق پاک لطیف اور شہد بخش کے جا کے کلییدی اباف کے نہایتتی گہرائی اور بشییر اور تبسلی کے ساتھ پیش کرتے ہیں یعنی متوازن کے جات کے عناصر اور ان کی توانائی یعنی گجا پکیزی اور خالش فن
جی اگر ہم تاریخی کے پنوں کو پ کو پلٹا تو معلوم ہوتا ہے کی ہمارےآہ ہمارے اجداد سادہ خالص بے عام جیز اور پتری دیتا آج ایک یار کی تیار کرتی ہیں یہی یہی باتیں بجہ تھی کہ ان کی عمر ای دراج تراج ہوتی تھی ان کے چہرے سرا سدا رہتے تھے اور بھی بڑے سے بڑے عوارے سے تا عمر محفوظ رہتے تھے اس کے برعکس آج ہمارے دستر خوان اور پر مصنوری اور جہریلی چیزوں کی بھرمار ہیں اس قدیر کلیبی حا تبدیلی نے ہماری جسمانی سخت کو کس حد تک مجبور کیا ہے جی آپ بولیے
جی جی جی بالکل بہت خوب فرمایا آپ نے کہ آپ نے مرض کی اصل اور بنیاد جی جگ پر انگلی رکھ دی ہے آج کا انسان ناسمجی میں ایک سیریز رہے روزانہ اپنی وجود کا حشش بنا رہا ہے جیسے عجہد زیادہ شک اور مجھے چربی اور رشائنوں میں اڑی پڑی ڈبہ بند آشیا متوازن کی چار طرف سے دو مقصد ہے نظم جس میں قدرت نے ہمارے لیے ناشتا یا اہمیت یا وہ روبنیت آجا تي ہے اور نمکنت کا ایک نہایت ہی باریک اور کامل تاوا ز مقرر کیا ہے جب ہم ان منشوعی چیزوں کو چھوڑ کر تازہ سبزیاں یا درخشستوں کو ٹوٹی سب دالوں میں پھل ملگیات یا دالوں کا مشجو رو کی خوراک کا لازمی حصہ بنتے ہیں تومعصوم ہمارے جشم کو اندر ایک روحانی اور جشمانی کشش پیدا ہوتی ہے یہ ہی تالش جہاں ہماری خون کے آخری قتریے کو صاف کرتی ہے اور ہمارے نظام بھی منافت کو ایک ایشا فولا اشار ادا کرتی ہے جسے کوئی بھی مرض بید نہیں ہو پاتا یعنی کہ نظام یے انتظام اور شکم فروری کے نقصانات ا اس کے بارے میں آپ کا کیا کيال ہے باجی فرمائیے
ہا جی جی انسانی جسم میں تمام امراج کام جو اصلی سرچسمہ وہ ہے وہ انسان کا سکم ہی ہے اگر ہمارا نجام ان جام یہاں مکمل طور پر طور پر درست نہ ہو تو دنیا کی مہگی سے اور مکمل غیجا بھی بدن کے لیے ب فائدہ اور بھی اثر ثابت ہوتی ہے اس ناجک نیجام کو موہن دل دلت اور روا رکھنے کے لیے کہ کیا الاجی جپتی ہیں
جی جی بالکل بالکل بالکل بہت خوب بہت خوب فرمایا آپ نے کی باریک اور غیر طلب نکتا ہے کہ ہمارا میدا ایک ایسی ربانی چتی کی ماند ہے جو ہر وقت ہمارے وجود کے امنڈ کے لیے تیار رہتی ہے مگر افسوس ہم ہھونکیں ہھونک کے بنائی بنا یا پھر میںج نف شکی پیروی میں شکم پیروی کرتے ہیں تو یہ چککی بری طرح محفوظ ہو جاتی ہے اسلامی حکمت اور تبت یہ ہے یونانی کا یہ شدیاں پرانی سنہری اصول ہے کہ انسان کو کو فیٹ بھر کے تین حصے کرنے چاہیئے ایک گغذا کے کے لیئے ایک حصہ آپ کے لئے اور ایک حصہ نفش کے لیئے تو اف افراد اس ربانی جدے پر سختی سے عمل کرتی ہیں کہ اس کا ہاجمہ کبھی ان کا ساتھ نہیں چھڑتا تو بس زدہ بجن جیاوتیسیی کردوں میں عوارج اور فسار خون جیسی طاوا ہونا عملاتوں کا زندگی زندگی کووشوں دور رہ تی ہے جیسے آب حیات سیال عاشیہ اور اجرکاں کا کشافت
جی جی غذا غذا کے ساتھ ساتھ سیاح اشیا خاص کر پانی کا کیم کا مرتباہ ہے آج کے دور میں لوگ پانی پینا بھول جاتے ہیں اور اس کی جگہ مصنوعی گیس گیسسیج س باہری ریس پی لیپیا پدارتھوں کا استعمال دھڑلی سے کرتے ہیں جی فرمائیےاپ
جی جی جی بالکل بالکل یہ تو آامی حیات کے بدلے تے جاب خریدنے جیسا ہے باجی یعنی پانی دراصل ہمارے بجود کا سی فیصدی حصہ ہے جب ہم آبی روا کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے بھیتر موجود تمام زہریلے مدوں کا کشافت کو دھو کر باہر نکال پھینکنا جسے ججیدی سائنسی کہتی ہیں کہ پانی کی کمی سے ہمارے انگ سست پڑ جاتے ہیں اور تچا کی شادی ختم ہو جاتی ہے اور ذہن پر ایک عجب قسمت کا اعجاب سا جاتا ہے اسی لیے دن بھر میں کم سے کم آٹھ سے دس گلاس سادہ پانی اور مطعدل پانی ہر جگہ یعنی شابی ہوش کی عجید لازمی ہے
جی یہ بات توتو ہوئی جسم کی مگر کیا کھان پان کا کوئی سیدھا اور گہرا تعلق ہماری ذہنی صحت ہمارے مزاج اور ہمارے ایکیا سے بھی ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ چیزیں کھانے کے بعد انسان چڑچڑا یا سست ہو جاتا ہے جی فرمائیے آپ
جی جی جی بالکل جی بالکل یعنی کہ غزا کو ہمیشہ ایک دوا کے ماند یا ناک توول پر کھائیے ورنہ ایک دن ایسا آ ئے گا کہ آپ کو دواؤں کی ہی کو ہی اپنی روزمرہ کی غذا بنانا پڑے گا جیسے کہ سادہ ت شاہ ہووا اور یہ اعتدال ا مزاج کو شہت کا جانا ہے بیشے بازی آپ نے ہمیں غذا کے بارے میں اور تمام کھان پان کے بارے میں اتنا بتایا اس کے لیے آپ کا طحے دل سے شکریہ باجی